اللام علیکم یہمد جی اب سےیار آ ہیں
اب صی آ رہا اور مائک کو ہاتھ میں پکڑ کے بات تو آپ تلفظ کی ہاں ادائیگی سےی ہ ہ اور سنا سب خیریست سے
جی الحمد للہ آپ بتائیے
ایم بی ایچی بس آج جمعے کا دن تھا تو بزی شیڈل رہتا ہے
جی جی ہاں جمے گ د دیے کئی مشغلات
ہوں ہوں مشغلات رہتی ہے اس لیے کہ بھائی سبھی ممبر گھر پہ ہی رہتے ہیں نا اس دن پھر عید کی طرح لگتا ہے ماشاء اللہ جی میں ک دھی
آپ کے مہمان بھی آتے ہیں زندگی میں
مہمان نہیں آتے ج میں ک دن ل جمے ک دن ایس لگتے عید ہے کر کے
اچھ ایسا لگتا ہے بے شک
ویشڈ ہو
جی
کئی ار یہپیشل ڈے ہوتا ہے نا ویکینڈ کا اپنا ہفتے کا ہیکن
ہ تو جمعے کا دن اپنے لیے بھی تو بزی ہوتا ہے نا ہر طرح سے
بے شک جمعے کے دن مطلب انسان کو فکر بھی رہتی یارا ج تو انسان مطلوگ صبح سے ہی ٹینسا لینے لگتا تھا
کی بھی تیاری کرتا اسے میں ہے کہ نہیں ہ ضروری بھی ہے نا دونوں بوٹل بھی لیے ہے کہ نہیں ضروری بھی ہے نا ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنا بھی
جی جی انسان کو کیا مطلب بکری بھی کرنی رہتی ہے کیونکہ جمبے کا دن ہے جمعے کا دن ہفتے میں ایک بار آتا ہے
دیکھو وہ ایک بڑا دن ہے اپنا اور جمے کے دن کو ایک کی طرح منانے کا بھی حکم ہے نا سیلیبریٹ کرنے کا ہ اور س کیسے رہا دین آج کا پورا ہاں الحمد للہ کب کیا ہوگی اثر ہوگیا اب مغرب کبق ہو ارج پ
دیکھے انسان کا قدر نہیں کر رہا
کس چیز کے
وقت کے
وقت رہتا ہے تو ہم بہت پیزا دال
بک بک ل جی بس انسان کو دیکھو دنیا کے حساب سے نہ چل کر خود کے ساب چلنا چاہے ا س کیونکہ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے اور
کب کس کے وقت بدل د ب کااتن
بے شک بے شک انسان کا تھوڑا سنبھل کے چلنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے ج
ہ نو
نہیں اور جیک
ہ اور سنچ کھانے میں کیا کھا لیا آپ نے
کھانے میں کچھ زیادہ خاص نہیں صبح میں نہیں کیا بولتے کیا کھاتا ہے بولیا
مجھے لگتا ہے زیادہ ہی نا پسندیدہ کھانا کھا لیا
میں نبی کی سنت
ا ہ ہو
کئی نہیں ب
کہ لوگوں لاک
اچ شا ٹھک ویسے کیا بولتا اچھی رہتی لوگ کی صحت کے لیے یک مارڑ پیسے کمانا کا کوئی بنا ہوگا مال
کھیر کھاتے ہیں اس کی
ہاںری کا ہری ما لوکی کیا کھایا میں نے ا لوکی کی کھیر نہیں کھائی میں نے پہلی بار سن رہا ہوں کہ لوک کی بھی کھیر بنتی ہے
ہاں بنتی ہے لوکی کی
پ ہے نا چکن میں پنیک کر کے رکھ لینا
بڑی اچھی لگتی ہے
ہاں میں کی کرنا مولے اچھا لو چن بانی مٹن بانی
حلوا سنا ہے آپ نے
ہاں حلوا سنا ہے میں نے لوکی کا حلوا
کھائے وہ
لوکی کا حلوا میں نے کھایا نہیں
کیم
بیس سو کل کے بس یہ بدلج
ہلو آواز نہیں آ رہی ہے
ہاں وجے
آواز نہیں آ رہی ہے
اچھا آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے کیا
ہوں اب آ رہی ہے
سوری سوری تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی مجے
اچھا
اس
انڈرسٹینڈ رہو
بشک
ہوں ہوں
اللہ حفاظت کر پائے اور آپ سنے آپ کیسے ہو آج کل کیا چل رہا ہے لائف میں
مل رہ سب ٹھیک چل رہے ہیں لائف میں اچھا تو ایک بات بتاؤ لوکی کا حلوا نہیں کھایا کبھی
پے ل انوں نے نہیں کھاا
کیوں یہ تو آم ہے ہر کوئی بناتا ہے
نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پسند ہو یا کچھ لوگوں کے مطلب بن جاتا ہو تو ہماریے طرف کیا بنتا ہی ہے لوک حال
اچھا اچھا آپ کی طرف میں
ہاں ہماری طرف چلتا ہی ہے باقی بنتا ہے کئی گھروں میں دیکھ ک م ج
ہم لوگ زیادہ تر سردیوں میں بناتے ہیں اسے
اچھا آپ سردی میں بناتا ہیں ہم گاجر کا حلوا بناتے ہیں سردی میں
سردیوں میں گاجر کا حلوا لوکی کا حلوا بنتا ہی ہے
گ جر
ہاں ہمارے گھر میں جب تک گاجور کا سیزن چلتا ہے تب تک ہر ایک دن کے بعد حلوا بنتا ہے
بالکل بکل مطلب فیمس چیزیں ہے نا کیا زیادہ کھاتے ہیں لوگ ہمارے طرف فیمس ہے گاجر کلو
اچھا آپ کی طرف کا فیمس ہے کیا وہ
جی جی بالک ہاں بالکل بالکل ہماری یہ سٹی ہے ہی جی مطلب ہر کوئی دیوانہ ہے اس سٹی کا
ہو سکتا ہے
بییشک
نہیں ہمارے علاقے میں بھی الحمد للہ ہر چیز زیادہ تر ہم لوگ سردیوں میں گلاب جامن زرابری اور کیا بولتے یہ مطلب زیادہ ہوم میڈ بناتے ہیں ہمارے گھر میں زیادہ تر ہاں زیادہ تر چیزیں سویٹ سے ہمارے ہوم میڈ بنتی ہے
جی الحمد للہ سب کو ہوم میڈ ہی کھانی چاہیے ت وہ
کیونکہ کیا پتا وقت کا بھروسہ نہیں
بی اب اس میں کھانے میں وقت کا کیا لینا دینا ہے بائی جنہیں آتی ہے وہ گھر میں بناتے ہیں
جی نہیں مطلب یہ ہے نا کہ ک نس ذائقہ الم ہر جاندار چیز کو مت کا مزہ چلتا
بےشک تبھی تو زندگی کو اپنی ہر دن کس طریقے سے گزارے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں ہمیں ہر گناہ سے بچنا چاہیے ہمیں ہر طرح کی گندگی اور آلودگی سے بچنا چاہیے ذہنی دماغی ہر طرح سے زبانی
تو اس سے پہلے تو اس سے پہلے گاجر کا حلوہ چکنےے تو بہتر رہے گا نا
کھا اور آپ کو کس سے من کرا گاجر کا حلوہ کھانے کے لیے اس مطلب بھائی میٹھا کھانا آپ صلی ال ولم کی سنت میں ہے نا کہ ہم کھا سکتے ہیں میٹھا کھانا اور بہتر
وررہا
رائٹ
جی سر مشااللہ بہت اچھا لگا مجھے آپ سے اللہ بات اللہاب
ٹھیک ہے اللہ حافظ